السلام علیکم بائی ج
اسلام جان
نہیں ابمی سمجھ گیا آپ کی بات کیک اس میں کیا ہے جیسے جو مطلب ایس ٹی ایس سی کا جو کوٹا ہے نا
ہاں
ہوگلیرے گ آ جیسے ہاں یہ لوگ ہے اپلائی کریں گے تو شاید او ا س جنرل سے آتا تل اپسنکھ تو ہو
ہاں ہاں وہ بھی سےتے ہیں سحیح ہے ہاں سحیح ہے
صاحب تو اسی میں توطل کوئی ریئ کیس ہوگا جس میں اردو رہتا
ہے نا ابھی میرے میرے رشتے دار دارمک تھی میرریشت لن بڑےڑ بڑےیرساس ہیں مطلب ہے نا جو ان کا کا اللہ تعالی کی مہربانی ہوئی اور م مطلب برکت ہوئی ان کا ان کا تھرڈ گریڈ میں بھی ایسے آ گیا مطلب پوسٹ ہی کھا لی تھی
ارے تو مالک میں بتا رہا ہوں نا آزار میں سے ایک جنام مطلب اسی سے ہی اردو لیتا ہوگا
ہاں ہاں وہی تو بات ہے
اب جیسے آپ لے لیتے نا تو کنفرم ت بھائی ج نا نا آپ اب تک سرکاری کرمچاری ہوتے ہیں
ہاں تو آج ان کو نا دو دو دو دو پوسٹوں میں لی ہیں بھائی جان ان کو ہے نا تھر تھرڈ گریڈ میں تو لگی تو وہ مطلب جیسلمیر سے اور سیکنڈ گریڈ دو بار فارم بھرا انہوں نے تو سیکنڈ گریڈ سے ملا آج بھی اب یہ مطلب فسٹ گریڈ سے بھی دے گی نا وہ اس کا فسٹ پلیٹ بھی آ جائے گا اور نہا بھی دے نا تو
ہاں وہ تو صحی ہے نہیں یہی کیا ہے وہاس تو اس ٹائم ہے آپ نے کیا ہے مطلب دھیان نہیں دیا آپ نے سوچے یار کیسے سیکھیں گے کیائی یہ تھوڑا ہارڈ تو پڑتی ہے دیکھو وہ سیکھنے کے لیے لیکن اگر سیکھ جاتے نا تو یہ مانو اس چیز سے تو آپ اس نمبر بہت جلدی آ جاتا اس میں
ہاں
کیک ایک ہزار جنے میں ایک جنا بندہ اردو لیتا ہوگا اس سےے
ہاں ہاں لیتا نہیں ہے اور پھر کیا جیسے جیسے بڑے مطلب جو ہے نا بلاگ بلاگ استر پہ اردو کا سبجیکٹ آتا ہے جیسے گامین اییریا میں بہت ساری اسک اسول سینئر اسکول ہیں ان میں اردو کا سبجیکٹ ملتا ہی نہیں ہے اونلی جب ب لوک لیول کے اسکول ہیں نا اس میں سے مطلب اردو کا سبجیکٹ ملتا
ہاں تو آپ کے تو بلو کی تھا وہ تو گیا آپ نے دیا نہیںیا وہنا صح میں آپ نے یہ صحی پوائنٹ بتایا پہے میں سوچا ب ان کا ہوگا لیکن وہ مطلب کیا بولتے آسن گٹ گ سے کنفرم ہو جاتا وہ
اب آپ کے بچوں کےے دھیان رکھنا ہے ایک
ابھی میرے میرے میرے ساتھ میں نا ایک سیکنڈ سیکنڈ سیکنڈ سیکنڈ گریڈ کا ٹیچر گیا تھا پیپر دینے کے لیے اجمیر ہے نا تو وہ مطلبا میرے کوئی ایسے مطلب ذرا کیونکہ ان کے پاس بھی اردو کا مطلب اردو کا مطلب سبجیکٹ نی پمے ہے نا ان کا سب پڑ گیو گ
وہی مین بات ایک تو کیا نالج کی سب سے بڑی اپنے کیا ہے سماج میں ہے نا کمی ہے
پنڈا ہو گیا نا ان کے ان کے بابا جی بھی
ہی مطلب گائیڈینس نہیں ملتا نا تو اپن کو کیا ہے صحی راہ نہیں لیتی تو صحی راہ کے بنا لوگ بھی پھر کیا ہےئے وہ دوستوں کے دیکھا دیکھتے جلتے اور کیا ہے
نے تیر کو گائڈ نہیں ب
بولتے ہی نہیں وہ تو وہ بولتے ہی نہیں کیا کیڈ کریں گے نہیں ابھی سے نہیں بچپن سے نہیں بولتے وہ گئے سمجھداری کی کبھی تو آپ کی طرف بئی جن ہوا چل رہی ہے شاید نا
ہاںاز چ رہ نا آواز جاتتا تو نہیں ہے مگر میں کیا باہر باہر آ گیا تھا باہر بر صحی بات ہوئی یار گھر گھر میں کیا آج کل بچے ہیں نا جو ایسے ٹی وی موبائل جسے آاز آ رہیھی پھر میں نے سوچا چلوٹھیک آپ کو باہ چلتے بارے باتیں ہوگ سیح
کیا آئے ہوئے میں
کالا جان کے بچے ہیں اور بڑے بڑی سوار بھی
ہاں تو پھر سب مشغول کریں گے سے اور بھی
ہاں چھٹیں لگی ہوئی ہے ن ا جار م پے
ساں صحی کہ تو کتنی خلا ہے آپ کے بھائی جان
ہ کال جانتی ہے نا نا
اچھا اچھا تینو بڑی ہے آ سب سے چھوٹیے ہو نا
ہاں میں چھوٹا ہوں سب اس سے اور س کارا دن بڑھیا
ابھیت آ ہے
ابھی تو ایک کی لڑکی آئی ہوئی ہے
اچھا اچھا اچھ اچا اچا چ ہاں بڑے ہے چھٹی پ تھوڑا وہ چلی بھی جائے گا وہاں بھی بتا ہوتے وہئیو کے
تو جیسے وہاں سے آپ بیج وج لے آئے تو اس کے بعد اس بیج کا کچھ ک کرتی ہو کیا
پیس کے کچھ نہیں کرتے اس کی صفائی کر کے بس کوئی گھولی وغیرہتیچ لکی کنکر وغیرہ کچھ کچرا وغیرہ تو اس کو ہٹا لیتے ہیں اس کو ہٹا کے پھر سات ممی بیٹی ہوئی ہے م
اچھا اچھا اچھا ہاں بھائی وہ پھر آبو ہے کہ س کےے کچ تیاری کرتا ہے کرنا کچھ کرنا جسے کرنے رہ تگ بو
ار نہیں نہیں اس میں تو کیا ابو جان امی جان ہے تو پائیھائی کچھ ڈھونڈیاں ہوتی ہیں اوپر مطلب زیادہ کیونکہ ادک طرح کیا بیج بیج بیج کیا جیسے مارکیٹ سے سے مطلب لے کے آتے ہیں تو وہ کیا پے زیادہ لگتے ہیں تو وہ صاف کر کے ہی دیتے تے صاف صفائی ہوک ہاں ایسا نہیں ہے زیادہ صاف کرنے کی آوشکتا نہیں رہتے ایک بار دیکھ نظ نظر ارا
تو جیسے بھائی یار تین بیگھا اس میں آپ مطلب جیسے کہ مون گوئے کرو گے تو اس کے لیے کتنا کلو کا مطلب
اس کے لیے پندرہ کلو مونگا ہوگا پندرہ کلو پانچ کلو بیگہ کے حساب سے ڈالتے ہیں جوار میں دیکھ لو میں ہم پانچ بیگھہ کے لیے ساٹھ کلو جوار لے کے آئے تھے
اچھا پانچ بیگا کے لیے ساٹھ کلو ہو گاھر
ہاں تو اس میں بھی کیا دس کلو بگا کے مان لو آپ
ہاں دس بارہ کے آس پاس م اب جیسے اس میں تین بیھہ میں جیسے آپ پندرہ ک لو بو گے تو پھر جب ٹائم نکالو گے تب کیا پڑے گا
مونگ اچھے خاص ہو جائے نا تو پانچ بور بگائی ہو جاتی ہے
پانچ بوری بیگا ایک تو وہ تین بیگا کہ پندرہ بور ہو تو واپس آپ لیکن ایک بوری میں چاہ سوری ایک کنٹل کی آتی ہے نا بوری تو
ہاں ایک ایک کنٹل بیٹ جائے نبے کلو بیٹ جائے
ہاں تو ٹھیک ہے جاں تک تو اچھا ہے کیونکہ بیچ میں کیا پانی بھی ہوگی
نہیں نہیں اس میں اس میں کیا جیسے ساونی فصل ہوتی ہے نا اس میں ہے نا خریب کی فصل ہوتی نا تو اس میں کیا زیادہ خرچہ نہیں آتا اس میں جیسے کھاد واد بھی نہیں ڈالتے ہیں اور پانی کی آوشکتا پڑتی نہیں ہے روبی کی فصل میں پڑتی ہے پانی پلان کے دوائی کی دوائی کی پڑتی ہے رورت بیچ میں اور جیسے جیسے کوئی روگ دوائی چڑتے ہیں نا
تو جہاں تک بھی ٹھیک ہے دوائی اور نا ہے دو چیز ہو گئی
اب خود آگ کے مہربانی ہوگی ہاں اب ہے نا الگ تگ مہربانی ہوگی بڑھیا برکت ہوگی تو اچھی بس چلو ہو ہم نہ ہو جائے بس یہی درخواست ہے
دعا کرتا ہے یہ اللہ تعالی اپ پہ رحمت بنائے رکھے ہیں
رحمت بنائے رکھے کسان کے لیے کسان کے لیے تو یہی ہوتا ہے نا
ہاں سی بات گی ٹائم پہ بارش ہو ور نہ بے ائم چلتی ہے تبھی بگاڑ دیتی ہے
اللہ تعالی کی مہربانی ہو جائےیں ہو جائیں یہی مہربانی ہے
تو مکان تو بھائی جان پکا ہوگا بنا رکھا ہوگا آپ نے
ہاں مکان تو کیا پرانا مکان ہے پرانے مکان میں رہتے ہیں ابھی تو پرانا مان
اچھا اچھا تو نیچے کتنے کمرے ہے جو نیچے کتنی کمرے ہے جو
نیچے کمرے تین کمرے نیچے ہیں دو کمرے اوپرے ہیں اور جو بڑا بڑا نواب بنا وہ اس نے کیا وہ تین بیگہ کھی تھا ہمارا کیا روڈ پہ گاؤں میں روڈ پہ رو اس میں زمین بھی تین بیگہ زمین تھی ہ تو اس پہ کیا انہوں نے مکان بنا لیا بھائی چھت پڑے گی ہاں اللہ کی رحمت وہ تیرے تیرے بھائی جیسا ہے یہ ہو اور کیا خراب ہو میری بابھی جان ہے تو بھابھی جان ایسی یہ تھوڑی یہ ووہار شیل نہیں ہے ابھی آرک ایسے ہی تو ہے ابھی تو اب سس شامل میں ہے مگر مطلب نہیں یار وہ تمہاری بائی بھی جیسے ہی جسے کس بیچ کس بیچ ہوتی رہتی ہے
ہاں سال بھر میں تو کمپلیٹ ہو ہی جائے گا چت پڑے گا چھ مہینے مان لو اور کیا ہے
اور
ہاں دیکھ سیپریٹ سب چیز اچھا رہتا ہے ڈیلی کچ پچ نہیں رہے نا تو کم سے کم مطلب
میں تمہیں یہی یہ یہی یہی سوچ بھائی جان میری تو بھائی الگ مک منجے چاہے میں روح کی سوکھی کھا لو
کیا بھائی بول چال تو بنا رہے ہو رہ گ
بول چال کی بھی آتا نہیں ہے مگر یہ کچٹ کچپٹ ہوتی ہے تو یہ جیسے موڈ خراب ہو جاتا ہے ابھی میں صبح صبح نا صبح میرا موڈ فریش تھا آج تے کو بتاؤ آج موڈ فریش تھا تو آج صبح صبح کسی کسی ہو گئی تو پھر میں نے مطلب فون کو اٹا نہیں پھر بعد میں کریں گے بات
اچھا بھائی آپ نے بولا تھا
میں بولا تھا دیر کو بائی صبح جلدی کرنا اسٹارٹ نہیں مگر کیا صبح صبح کچ بج پیٹ ہوگئی پھر
ہاں ان لیڈی شو کی وجہ سے ان کی وجہ سے تھوڑا رڈی شو رہتا ہی وہ تو ابھی کھانا تو الگ الگن بن ہوا
نہیں کھالا کھانا ایک جگہ بناتے ایک ایک ٹائم تو میر شام کو بناتی ہے آپ کی مطلب مانا محترمہ ہے نا میرے محترما اور صبح بابھی جان بناتی ہے ہاں
مطلب شام کو ہماری بھابی جان صبح ک بھابھی جان ہاں لیکن اسی چیز میں نا وہ کٹ پٹ زیادہ ہوتی ہے لیکن
ہ ارے یار مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے میر پاپا جی پورا خرچہ ورچہ لے کے جاتتے ہیں تو وہ اب ان کی کام چل رہےا ہے مکان ہے نا تو وہ نہ تو چائے لے کے آتا ہے ناسک کر کیوںکہ دو تین ٹائم کاریگروں کے لیے چائے بن جاتی ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے کھانا پینا کگر لگتے ہیں تو سب کچھ چیزیں مگر ہاں نہیں کر ہوگا نہیں جیسے خود کا کھا پینے کے لیے تو کوئی ساگ سبزی تو آتے نا لگے کچھ بھی بھائی جان کچھ بھی نہیں کچھ بھی ایک روپیہ خرچ نہیں کرتا اب ابھی ہے نا وہ مطلب پاپا جی لے کےتے ساں ان میں سے کاتے پ تھتے
پھر جیسے ابھی بعد میں خود الگ پائیں گے جب پھر پھر خرچہ مانگیں گ نہیں یہپاتی مگی
یہ مطلب ہوگئی یہ کالنگ ہوگئی بھائی ج نا ٹھیک ہے خدا حافظ